ہلو
س ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں چس گھر پہ سب ٹھیک
ہاں سب ٹھیک آپ کے گھر پہ سب ٹھیک
ل اور بولو کیا کر رہی ہو
بس آج کل میں اپنی پڑھائی کی طرح توجہ دے رہی ہوں اور امتحانات کی تیاری بھی کر رہی ہوں کیونکہ آب سے مجھے دھیان دینا ہے پڑھائی کی طرح آپ مجھے گھر والے بر ڈالیں گے گھر میں ہاں
ففٹین سے ہو رہے ہیں نا پیپر
ہاں سلے بوریو نا تیاریاں کر جو
ہاں کافی دن اس سے آپ سے بات نہیں ہوئی تھی اس لیے سوچا خیر تو دریافت کر لو
ہاں ہاں کہہ رہتی ہے آج کل میں پڑھائی کی زیادہ توجہ دے رہی ہوں نا اسی لیے میں نے آپ سے زیادہ نہیں کر پا رہی ہ اسی لیے
ہ آج کل زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے اور بولو
بس دع آپ کو کس میں انٹرسٹ ہے مجھے ہسٹری میں انٹرسٹ زیادہ ہے جو پرانانی باتیں ہوتی ہیںنے میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپٹرسٹ ہے
مج بھی اسی میں ہے
اور ہم اسکول جاتے ہیں بہت مزہ آتا ہے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں ٹیچرس کے ساتھ آنٹیوں کے ساتھ مزہ آتا ہے اسکول میں بہت مزہ آتا ہے ہم پڑھتے بھی ہیں کھیلتے بھی ہر کچھ کرتے ہیں
ہ
اور بہت کچھ سکھاتے ہیں اسکول میں بھی ہے نا
ہاں کبھی کبھی دوستوں سے ملنا اور بات چیت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے
اور ہمیں کیا وہاں پہ ہر کچھ ملتا ہے چاہے ہمیں کھانا ہو کچھ وہاں پہ وہ بھی اویلیبل ہوتا اور پتہ ہے سال ایک سال کے بعد سال سال کے بعد ہمیں پکنک بھی لے جاتے ہیں ہے نا اور ہمیں ہر کچھ سکھاتے ہیں وہاں پہ لیبس میں بھی لے جاتے ہیں کمپیوٹر ہس
ٹینٹی سیون کو پکنک جانا ہے آپ جا رہی ہو ٹئٹی سیون کو جانا ہے پک اب جا رہی ہو
ہاں میں جہ رہی ہوں اپپہر ہ آپ بولو نا گھر والوں کو ایجوکیشن ٹور ہے آپ کا نام ہی بتلو
سنا میں بولیی ہوں آپ گھرو یہ اجوک نٹور ہے یہ بھی
ہوں بولوں گی میں ابوج ہاں آج بولوں گی
اب یہی بولنا ٹھیک ہے
ہاں
اور ہمیں وہاں پہ ہ انگلش بھی سکھاتے ہیں اردو بھی سکھاتے ہیں ہندی بھی سکھاتے ہیں ہر کوئی نالج ہمیں ملتی ہے ہے نا
ہوں ویسے آج آپ کو سب سے زیادہ کس چیز میں دلچسپی ہے
مجھے آج کل زیادہ مجھے انٹرس دلچسپی ہوتا اس میں پڑھائی میں ہے میں بہت
پسندیدہ موضو ہے آپ نے کون سی کتاب پڑھی آپ نے کون سی کتاب
ابھی میں نے کر رہی ہوں کمپلیٹی کمپٹ کر رہی ہوں مگزام امتحانات خ ختم ہو جائیں گی تو میں پھر کروں گی اسٹار پڑھنا
اچھا ٹھیک کتابیں انسان کے لیےرتی ہیں اور کو
ہاں
آواز کٹ آ رہی ہے
اچھا ٹھیک
ہاں اگر موقع ملے تو آپ کس جگہ جانا پسند کرو گی
ہاں ہاں
اگر موقع ملی تو آپ کس جگہ جانا پسند کرو گی
اب دیکھتے ہیں
اچھا ٹھیک میں شمالی علاقوں کی سیر کرنا چاہوں گی وہاں چیل اور خوبصورت وادیاں بت ہو ہے
ہاں اور آج کل کا موسم بھی بہت خراب ہو رہا ہے نا
ہاں ہاں
بارش پڑ رہی ہے اتنی بارش لگ ہی نہیں رہا ہے ایسا موسم ہے آج جون چل رہا ہے ل لگنا چاہیے جون ہے آج پتہ ہے صرف ب یہ نا بارش پڑ رہی ہے صرف بارش ہوائیں تیز ہوائیں چل رہی ہے
ہ لیکن سپٹ جو ہے نا وہ انسان کاریر ثقافتوں سے روشنس کرتا ہے
ہاں
میں چاہتی ہوں کہ اپنی تہلیب اور مالتوں کو مزید بہتر بناؤ تاکہ اپنے مقصد حاصل کر سکوں اور دو لیے بھی مفید ثابت ہ کیا
انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے ج ذریعے انسان جگہ دیکھتا ہے ہے نا مختلف لوگوں سے ملتا بھی ہے اور نئے چیزیں سیکھتا بھی ہے ہے نا
ہاں
سیکھتے رہنا چاہیے
ہاں یہ بھی بات ہے مختلف شہروں میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں تو نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں نئے نئے لوگ اسے پھرتے ہیں نا
ہاں ہاں
تو ہمیں وہاں کی یہ نقصان ا بھی پ ال ہر کوئی بھی چیز
آج آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا
مجھے بھی بہت اچھا لگا خوشی ہوئی دل کو کے ساتھ بات کی سفر ترقی کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے یہ انسانوں کو روزمرہ کی مسقت میں بھیری ذہنی دباؤ سے نجز کرتا ہے ہمیں اگر ہمیں کوئی ڈپریشن یا ٹینشنش ہوتا ہے کسی کو ہمیں اس سے دور بھی کرتا ہے ہما یہ بھی بہت ہے
ہاں ہاں آج کل ہر شخص آج کل مط آج کل ہر شخص اپنی ذمہ داریوں میں اس کا درجہ ہوا ہے کہ وقت کا احساس بھی نہیں رہتا ہے سباش شروع ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو جاتی پت ہی نہیں چلتا ہے دن کیسے گزر جاتا ہے
ہاں ہاں پت ہے
ا
زندگی کا ایک اہم اور دلچسپ ہوتا ہے زمانہ قدیم سے ہی انسان اس جگہ پر جاتا ہے ستا ہے بھی سیکھتا ہے اگر ہم یہ جو جے نا ہ الودگی نہیں کریں گے صاف رکھیں گے تو ہماری جو انے والی جاریشن ہے اس سے ہم وہ چیز دکھائے گی وہ جگہ ہے وہ بھی وہ بھی وہ مزہ اٹھائیں گے لذیذ مزہ جو ہوتا ہے وہ وہ بھی اٹھائیں گے اگر ہم گندہ کریں گے تو آنے والی نسلیں ہماری جو نسلیں ہیں آنے والی وہ مت جگہوں کو دیکھیں گی ہاں سفر انسان کی عالم میں اضافہ پتا ہے کتابوں میں بہٹی پرڑتی جا سفر کے دورانکھوں دیکھا جا ہے مختلف شہروں دیوانوں اور ممالکوں کے مشاہد کرنے انسانوں کو دنیا کے بارے میں بہترین ممالک حاصل ہوتی ہے ہے نا
ہاں بالکل آج کل ہر شخص مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ بچپن کے دن کتنی خوبصورت ہے نہ کسی بات کی فکر نہ مستقبل کی پریشانی بس کھیلنا پڑھنا اور خوش رہنا ہے نا
آج ہم بڑے ہو گئے ہمیں کتنی ٹینشن ہے
وہ نا بچپن کی یادیں انسان کے دل میں ہمیشہ تازہ رہتی ہے مجھے آج بھی اسکول کے دن یاد آتے ہے جب دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جانا معمول تھا
اس کے علاوہ سفر پتہ ہے معاشی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے ہم کہیں پہ بھی جائیں تو پکنک اسپاٹ آتا ہی آتا لیکن جانا بھی ضروری ہے وہاں پہ دل خوش ہو جا رہا ہے نا
ہاں
س دیتا ہے جب ہاں ہاں
م وق وا کی کتنی تیزی سے بدلتا جا رہا ہے
ہ
انسان بچپن سے جوانی اور پھر ذمہ داریوں کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا
احساس نہیں ڈب جب سے ہم بڑے ہو گئے تب سے ہم پا ل تب سے ہم نہ باہر جاتے ہیں نہ کہیں گھومنے پڑھائی سر پڑھائی سر پڑھائی اور آپ نے کھانا وانا کھایا
نہیں ابھی نہیں کھایا
میں کھانا کھاتی ہوں مجھے مما بلا رہی ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
چرا